السلام علیکم
السلام علیکم بھائی جان اور بتائیے نا بھائی جان
آپ کے امی ابو جان کیس ہیں بھائی جان
جی بھائی جان میرے امی ابو جان لوگ بھی ٹھیک ہیں آپ کی امی ابو جان لوگ کیسے ہیں بھائی جان
سب خیریت ہے بھائی جان
اچھا کھانا کھا لیے بھائی جان
بھائی ان کا دے
او کیا کیا کھائے ہیں
یہی چاول مچھلی سلاد آپ کیا کیا کھائے ہیں
ہم بھی کھائے بھائی جان مچھلی روٹی سلاد سلاد میں تھا کھیرا گاجر چکن انڈر پھر مرچ تھا نیمبو تھا پھر تھا اس میں چاٹ مصالحہ تھی اور اچھے سے مطلب بہت برے خاندان لوگ کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں بھائی جان بہت لذیز کھانا تھا سمجھ ایسے ایسے اپ مطلب اکیلے کھائیں کہ پورے خاندان لوگ کے ساتھ
اپنے امی ابو کے ساتھ اور بھائی جانوں کے ساتھ ہو
اور بتائیے نا بھائی جان پڑھائی اڑائی کیسا چل رہا ہے کتنے گھنٹے پڑھتے ہیں دن میں اپ
ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے بھائی جان دن میں دو ایک گھنٹے بائے کرتے ہیں اور رات میں بھی دو گھنٹے
جی بڑھنا چاہیے بھائی جان اور بتائیے ادھر کا موسم کیسا ہے بھائی جان
ادھر کا موسم تو ابھی ٹھیک ہے لیکن جو کافی دھوپ تھی
تو جی دھوپ بہت نہ ہو رہا ہے یہ ادھر بھی بہت زیادہ ہے مطلب سچ مطلب خراب ہے پورا کرتی عبدہ انے کا ڈر بھی ہے بھائی جان اور بتائیے دربار سوری س ہوا ہے کہ نہیں دو دن پہلے
بالی سیزن نہیں ہے
ادھر تو جی ادھر بھی ایک دو دن پہلے بارش سوئی ہے تو ہم سوچ رہے ہیں اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور پیر پودے لگائے جائیں کیا بیچارہ ہے اپ کا بیٹا
ہم بھی یہی سوچ
جی سوچ رہے ہیں دو مطلب باہر کے چھتر جو کھالی ہے اس میں دو عام کا پودا لگا دے ایک لیچی کا پودا لگا دیں اور پھر دو کٹا ہلکا پودا لگا دیا پھر پیچھے والے جو خالی پھیر رہے ہیں اس میں ایک انجیر کا پودا اور ایک نیم بو اردو کیلا کا پودا سوچ رہا ہے لگنے کا مطلب سوچ رہا ہے تو صحیح ہے نا بھائی
ہاں بالکل صحیح سوچ رہے ہیں
جی اپ اپ ابھی کوئی پیر پودے لگائیں کہ نہیں بھائی جان
ہاں لگائے ہیں نا امرود کا لگا ہے کٹر لگائے ہیں ام کا لگائے ہیں اور لچی لیچی کا بھی ایک لگائے ہیں تو سو گیا اور یہ لے کر لگایا ہے اور سکول میں لگائے ہیں گڈ ہول کا پھول چمپا کا چمیلی اور سورج مکھی
لگانا چاہیے بھائی جان ہم بھی لگائے ہیں مطلب دیوال کے جیری میں لگانا ہے گلاب کا پھول ہے پھر ایک پیلا پیلا سا کوئی پھول ہوتا ہے وہ لگانا ہے پھر گیند کا پھول ہے پھر کنیر کا پھول ہے پھر سور مکھی کا پھول ہے یہی سب لگائے ہیں بھ جن مطلب گھر رونق دکھتا ہے یہ سب سے سندرتا بڑھ جاتی ہے تھوڑا گھر کا نہیں بھ جن
ہوں سی کہہ رہے بھائی جن
کہ آپ پھول جو لگائے ہیں اس کے مطلب بغل میں لائٹ بھی اوپر لگا دیجے وہ جو چھوٹا چھوٹا نہیں ہوتا ہے لائٹ
ہاں
لگا دیجے گا تو اور رونق سندرتا بڑھ جائے گی اس کا پھول بھی رہے گا اور لائٹ بھی رہے گا پھول پ جب لائٹ پڑتی ہے تو اچھا لگتی ہے بھ جان سمج
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں سوچ رہے کل لگانے کے لیے
جی لگا دی لگا ہی دیجیے ہم لگائےیں تو بہت سندر ت اس کا بڑھ گیا ہے پہلے کی اپیکھا اور بتائیے نا بھائی جن ادھر سب مطلب خاندان لوگ میں آپ کے سب خیریت ہے نا
ہاں بھائی جاندر سب کھیلے تھے آپ کے یہاں کیسا ہے
جی میرے یہاں بھی سب خیریت ہیں اور بتائیے نا کہیں گھومنے کا گھومنے جانا ہے کہ نہیں بھ جان
ا سوچا ہے کہ گووا چلا جائے گووا یا کیرلا
جی گوا مطلب کیرلا کیسا ہے بھائی ج کیرلا کے بارے میں
کیرلا میں مطلب وہاں کا جو ہے نا جنگل پرکرتی بہت ہی سندر ہے اور وہاں کے جو تالاب ہے ندیاں اوپر سے اس کے اوپر سے بھی بس چلتی ہے آپ دیکھے ہیں کہ نہیں اور وہاں کے مطلب وہاں کا جو پانی ہے بہت ہی سوچھ ہے سوچھ
جی بھائی جان اور وہاں کے مطلب واتاورن مطلب سبق ہے نا
ہاں بہت ہی سندر ہے
جی کب چلنا ہے بھائی جان گھومنے
سوچ رہے ہیں کہ بقرعید کے بعد چلا جائے
ہاں بکرید بھی آنے والی ہے نا اس میں کیا اس میں کیا سوچ رہے ہیں بھائی جان کیا کیا کرنا ہے بھ جان بھائی جان لوگوں کے ساتھ کہیں بقرعید میں گھومنا ہے یا گاؤں میں ہی ام ابوجن لوگ کے ساتھ بکرریید اچھے سے وتیت کرنا ہے بھ جن
سوچ اس بھر کا بکریید گاؤں جا کے کر امی ابو کے ساتھ اور اپنے بھائی جان لوگوں کے ساتھ مننے کے لیے
جی صحیح سوچ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں منائے گی مبارکباد نہیں دینے ہے
ضرور آئیں گےپ کے گھر ہم آئیں گے نا بھیا کانے
وہی کھانے ضرور آئیے گا بھائی جان ہم بھی سوچ رہے ہیں آپ
رویا کھائیں گے گلے ملیں گے باتیں کریں گے
جی بھائی جان مبارک باد ہم بھی دیں گے آپ کو اور بتائیے نا بکرریید میں کیا کیا بن بنے گا بھائی جان
بقرید میں بنے گا سیویا بنے گا پوڑی بنے گی سبزی بنے گی کھیر بنے گی یہی کھسی بنے گی جی یہی سب بنے گی
میرے یہاں بھی بنے گی بریانی بنے گی مٹن بریانی بنے گی پھر سے بائی یا اور پوڑی بنے گی پھر مطلب بہت پکوان مطلب بہت لذیذ لذیذ پکوان بنے گی آپ کو ضرور آنا ہے بھائی جان ہم پہلے ہی دعوت
ہاں ضرور آئیں گے
جی یہ تو اتنا دن بعد آتا ہے بھائی جان روز روز کا تو یہ ہے نہیں بکرعید اور عید سال میں ایک ایک بار آتا ہے تو ضرور آئیے گا بھائی جان مبارکباد دینے اور ہم بھی آئیں گے آپ آئیے گا تو ہم بھی ضرور ہےیں گے
ہاں بالکل
اور بتائیے نا بھائی جان بج خلیفہ کو یاد ہے کہ بھول گئے بھائی جن
بج کر د پا کو
جی
آپ دیکھے کہ نہیں
جی بھائی جان پہلے آپ بولیے بھول گئے کہ یاد ہے
یاد ہے
گھومے ہیں کہ نہیں یاد ہے ہم کو ہم آپ کو گھمائے تھے کتنا اچھا سے اپنے اپنے اوپر بیٹھا کے بھجن یاد ہے
نہیں بھائی ج آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ تو خالی ویڈیو میں ہی دیکھے ہیں ریئل لائف میں کہاں دیکھے
اچھا بی مطلب آ کے سات دیکھ نا صحی بات ہے بھائی جان اور بتائیے اوپر اوپر چوٹی پہ لے گئے تھے تو اچھا لگ رہا تھا اتنا ہا تیز تھا بھائی جان اچھا لگ رہا تھا کو جب پکڑ لیے تو بولے کہ اب اچھا لگ رہا ہے یاد ہے بھ جین
نہیں بھائی جان
یا آپ کو بھول گئے ہیں بھائی جان اور بتائیے نا ادھر کا مطلب پیر پودے
آپ کو فلمیں دیکھنا پسند ہے بھائی جان
جی
فلمیں دیکھنا پسند ہے
جی کافی پسند رکا کافی پسند ہے
چلیے اور بتائیے کون کون سی فلم ہے آپ زیادہ دیکھے ہیں
ہم تو بھیا سلمان خان کا مووی دیکھتے ہیں پھر شاہ رخ خان کا شاہ رخ خان کا مووی دیکھتے ہیں اور آپ بتائیے نا کس کون کو جی فلملم دیکھے ہیں
چلیے اور کتابیں پڑھنا شوق ہے آپ کو
بہت زیادہ بھائی جان بہت شوق ہے بھائی جن کتابیں پڑھنا بھی اچھا ہوتا ہے بھائی جان
ویسے کون کون سی کتابیں پڑھتے ہیں
ہم پڑھے ہیں انڈین سیولزیشن آف کلچر بھی پڑے ہیں مہاتما گاندھی دوارا جو لکھت ہے وہ بھی پڑھے ہیں
ہندی میں بتائیے بھائی جان
وہیں بھارت کا سسکرتک اور سبھیتا
چلیے اور بتائیے
جی اور پڑھے ہیں ریچ اینڈ ڈیڈ پڑھے ہیں ریچ اینڈ پور پڑھے ہیں پھر بہت مطلب بہت سارا بک پڑھے ہیں آپ ب
ہمیں تو ہندی کی کتابیں اور اس میں کی کہانیاں بہت پسند ہیں
جی
اور بتائیے آپ کو شاعری پسند ہے
جی اتنا مطلب خاص نہیں بول نہیں رہے بھائی جان کوئی خاص پسند نہیں ہے شاعری
ویسے بھی کوئی تو ہوگا خاص سنے ہوں گے کبھی
نہیں سنیا بھیا
ہ ہےس نہیں
آپ کوئی بتائیے
ہمیں تو پسند ہی نہیں ہے
جی وہی تو بول رہے ہیں ہم کو بھی پسند نہیں ہے ہم کو صرف بک پڑھنا پسند ہے کتاب پڑھنا پسند ہے جی بھائی جان گانے سننے کافی پسند ہے اچھی والی گانے سنتے ہیں بھائی جان مطلب ٹینسن میں تھوڑا آ جاتے ہیں تو بھوجپوری گانا سن لیتے ہیں پھر اگر مطلب تھوڑا سوچھ رہتے ہیں تو ہندی گانا سن لیتے ہیں آپ بتائیے نا آپ کون کون سا گانا سنتے ہیں بھائی
ہم تو بوجپوری نہیں سنتے ہیں ہندی سنتے ہیں
ا
اور ب کہاہے
جی سب خیریت ہے اور ام ا بو جان لوگ سب خرییت ہے نا ام ابو جان لوگ سب خیریت ہیں جی بھائی جان اور اور اپنا بتائیے نا آپ کا سواستھ ٹھیک ہے
ج
جی چلیے بھائی جانامی اب ابو جان کو میرا سلام کہیے گا چلیے آپ سے باتیں کر کے بہت خوشی ملی بھائی جان اللہ
اللہ حافظ
ٹھیک ہے بھائی جان تھوڑا کر دیجیے جانا ہے کو